السلام علیکم وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو ہاں گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا اپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں اللہ کا شکر سب ٹھیک ہے
اور کھانا کھایا ہاں میں نے بھی کھایا اپ کیا کر رہی
اپ نے مطلب جلدی کھایا ے
نہیں میں تو ابھی کھایا مجھے آپ ایک بات بتاؤ وہ میں نے مما کو لایا تھا نا سوٹ دوسرا اس میں نکال نکلا ہی نہیں وہ گرین کلر کا
کیا نہیں نکلا
اس کے بازو نہیں آئے
ہلا کیوں
وہ ایٹین ہی نکلتے تھے اس کو لگتے ہیں ٹوینٹی
اب نہیں کچھ ہوا اس کو اس کو پھر ایڈ کرتے ہیں نا اوپر تھوڑا کپڑا
اس نے بولا نہیں ہوگا کچھ ایڈ ویڈ پھر میں نے واپس دے دیا اس کو وہ پھر دوسرا لایا اچھا سا اسے بھی اچھا لاگا تھا
وہ کس وہ کتنے میں آیا دوسرا
وہ بھی آیا ہے ٹو تھازینڈ میں ہی
اچھا اچھا کیا پھر
ہاں وہ بھی اچھا ہے
پھر بھی لیا تھا ٹیلر کے پاس پتا چلا فی
ہاں اور کیا میں مجھے پہلے شک ہی تھا اس کو نکلے گا بازو کے نہیں نکلے آپ لایا دوسرا کریم کلر وہ بھی سلک کا لیکن
اب ڈالے ٹیلر کے پاس
ہاں ایٹھ ہنڈریڈ بولتا ہے
آپ کس ٹ آپ جو اس لڑکی کے پاس دیتے تھے
نہیں یہ کہاں آمہ دیتی ہے لائنگ والا اس کے پاس یہ دیتی ہے دوسرے کے پاس الطاف کے پاس
اچھا اچھا ٹھیک ہے
لیکن وہ کچھ زیادہ ہی پیسے مانگتا ہے سلائی اس نے بولا تھا آپ وہی لے جاؤ آپ نے ٹیلر کے پاس
تا ہے آٹھ سو زیادہ بولا ہے یہ کہاں لیتا ہے آٹھ سو مت
نہیں یہ سات سو لیتا ہے لیکن میں نے کہا مما کو اگر پھر اس میں کچھ ہوگا پھر کہاں سے واپس دیں گے
یہ نہیں لیکن گڑبڑ کرتا ہے یہ ٹیلر مجھے لگ
مت کرتا ہے یہ کچھ میں جو پھر بھی بھروسہ نہیں ہوا
اچھا کیا محمد ریذان کیا کر رہا ہے
وہ سویا ہے
اچھا ٹھیک ہے اس نے کھایا کھانا
ہاں اس نے بھی کھایا
اور بتاؤ آپ انہوں نے کیا وہ ختم پھر پان ہاں سارا
شکر میرے لیے مت رکھا کچھ
نہیں نہیں آپ میں ٹشن لو
میں آتی ہی نہیں میں پیر درد بولتی ہیں
نہیں وہ ہو گیا ختم
چلو شکر
ہاں شکر اللہ کا اور بتاؤ آپ
اور بس مجھے نا اس سے اتنا سر درد ہوتا ہے
ان کو بھی اتنے آنسو اتے تھے لیکن پھر فرق ہوتی تھی اب کیا کر تے ان دو ہی نے وہ کیا
اچھا ٹھیک
اب وہ چھوٹے کمرے میں رکھا شیٹ پہ پھیلا کے ویسے ٹوکری میں وہ خراب ہو جاتا آب مت یہگ واز شاید فرائیڈے کہ آب یہ ڈیڈ کا بولے گا اس کو تو پھر اس کو رکھیں گے ٹھیک کر کے ہاں
اور
اور آپ سناؤ اب کیا کر رہے تھے
ہم بس
جیسے کھانا کھا کے نیند چڑھتی ہے
اور ہاں ہے کتی نہیں رہتی ہے لیکن میں نہیں سووں گی میں پہلے کام ختم کروں گی
آپ کو پتا ہے مجھے جیسے ٹانگوں میں وہ حرکت ہی نہیں ہے
مجھے نکلا ہے نا وہ ہے کچھ ٹانگ میں اس میں اتنا درد ہے نہیں وہ کل ہی نکلا
پتا نہیں آپ کو کیوں نکلتے ہیں یہ
پتا نہیں جانو کہ شاید اسی نکلے نہیں
یہ انفیکشن ہوتا ہے مگر
بتا نے کی کیا بات ہے پھر ہوۓ تھے پچھلی بار ختم اب پھر سے نکلا
آے ہاے ہاے ہاے ہاے
اور کیا گولڈ کےریٹ ڈاؤن ہو گیئ ہے
پتا نہیں ویسے تو کچھ دن سے ڈاؤن ہی ہو رہی تھی
آپ کو مت لانا ہے کچھ
کیا لاؤں گی آپ کو کچھ لانا ہے
نہیں میرے پیسے ہی ختم ہو گئے سارے پہلے تو دوپٹےوپٹے لائے
اتنے پیسے جو گولڈ لاؤ گی
پھر مجھے کیا ہوا پھر میں نے کل سوٹ لایا
ہوں وہ کس ٹیلر کے پاس دو گی اب
اسی ٹیلر کے پاس جو وہاں پہ بوٹیک ہے اس میں لائنگ لگائیں گے مجھے یہ وہاں پہ یاد ہی نہیں رہی اب میں گھر پہ لاؤں گی
ہاں اسی کو مانگنی تھی نا
یاد ہی نہیں رہا آپ کی قسم رہی آپ میں سوچ رہی تھی ہاں میں لگاؤں نہیں میں شانٹون کی لگاؤں گی
وہ مت پھر بھاری ہو جائے گا
دیکھیں گے نا میں نے کہا یہ مجھے پیسے ہی اب نہیں ہے اور چھوٹی کو بھی دینے ہیں چھوٹی کو بھی دینے ہیں
وہی آپ کو کت
دو امپورٹنٹ اس کو دو
آپ بولو گی فی الحال اس کوغائب رہنے تو فی الحال مجھے تو ایسے
ہاں نہیں اس کے لیے میں نے رکھ
پرسوں بولا میں آؤں گی کل پرسوں لاوں گی کپڑے بھی وہیں سے تب سے وہ
سنو نا ایک اس کے اب آٹھ سو اور ڈائی کرنی ہے ڈوپٹوں کو اس میں لگیں گے تین چار سو کتنے ہو گئے
ہو گئے گیارہ سو
گیارہ سو اور اس سوٹ کے سات سو میں یہ سلائی
اٹھارہ سو
سات سو ہی لیتا ہے ہاں اور ہاں اور اس میں لائننگ دو سو کی
وہ ہوے دو ہزار روپئے
وہ بھی دو ہزار اور اسٹال کوئی کے لیے ہے
آب آپ بات ہی مت کرو اس کو نہ گھر میں کوئی میچ ہوگا اسٹال
اب دیکھے آپ کا مت ہوگا پھر مجھے دینا اس دن کے لیے مجھ غریب کو کچھ مدد کرنا
ہوں ہوں ہوں
نہیں اس نے بولا عامر صاحب نے یہ پیسے میں دوں گا سوٹ کا لیکن آ دھے ہی دوں گا
کیوں
اس کو عادت ہے نا پھر وہ آدھا ہی دیتا ہے پورا نہیں دیتا ہے
اب یہ ٹرن اس کے ملتے ہمیں وہ کام کے تو پھر
ہاں پھر ٹینشن نہیں تھی مو مجھے ہو جاتا ہے پھر اچھے سے کل ایزہان کو کپڑے مما نے لائے
ہوں
وہ بچ گئے وہ پیسے اسے منا اسے ب لال چوک میں
اچھا ٹھیک
اسنے بولا تھا آپ کی قسم نہیں آپ یہ میری پیسوں سے لاے سوٹ میں نے کہا نہیں ٹینشن نہیں لینا ہے اس بار اس کو بھی لانے ہیں خود کو اب کہاں مجھے بھی دلائے گی اس نے مانا ہی نہیں تھا میں نے کہا نہیں خود لاؤں گی
اس نے شادی کے لیے لائیے کپڑے ہیں نا جو س دعوت پہ جانا ہے
انشا کہ ہے نا انگیجمنٹ اور آپ کی شادی بھی ہے نیکسٹ منتھ شاید اور بارا مولہ بھی جانا ہے اور صفا کا دل بھی جانا ہے بہت جگہ ہے نا نہیں میں نے اس کو بولا آپ مت لاؤ
کیوں
وہاں پہ نا خالی سیلک اس کو کہاں لگے گی سیلک
تو یہ کیا لگائے گی شادیوں میں
اس کو ہے نا میری شادی کے کپڑے اور اس میں کاٹن واٹن اچھے سے لائے ہیں نا اچھا والے وہی
ہاں کاٹن بھی اچھے لگتے ہیں پھر
اس کو کونسے آچھے لگے گے اور جو ہم نے ڈریس بھی پسویا نا وہ کاٹن جو آپ نے بھی ایک لایا اور میں نے بھی آپ نے مست یلو لایا وہ بھی لایا ایک ماما نے اور دیدی نے
ہاں وہ بھی لگیں گے ہاں اور کیا پھر تو ہے اتنے ہاں پھر کیا کرنا ہے اتنے کپڑوں کو
لگا تی نہیں یو گھر میں یہ کپڑے
وہ پھر ضائع ہی ہوتے ہیں
ہاں اور کیا
اچھا کیا اب ٹینشن ہوتی ہے ختم پھر کپڑوں کی
میں نے کو کپڑے
ہاں
اور
ہمیں صرف کپڑوں کی ٹینشن ہوتی ہے کپڑے کپڑے اور کپڑے کپڑوں کے بغیر ہمیں کچھ دکھ
نہیں آپ میں کچھ نہیں لاؤں گی اپ اگر ڈیڈی بولے
آپ کو پتا میں نے کتنے کپڑے لائے میں سوچ رہی تھی کل میں نے راؤنڈ میں ایک ڈریس بھی نہیں لایا مگر
آپ لاؤ گی
اپ پیسے
سورت پر جانا کلہ جانا لاروں میں
مجھے ماما مار ڈالے گی
نہیں مارے گی آپ کی قسم کچھ نہیں کہہ دیتی ہیں
اتنی جولائیے
آپ کب
اب دیکھوں گی کب جاؤں گی
ہہ او میں نے کہا آپ ڈیڈی بولے گا نا دوسرا سوٹ لاؤں گا میں نہیں مانوں گی آپ خود کے لیے میں بولوں گی جب نہیں دمسا جی کو لاؤ لانا اور مما کو مجھے نہیں مجھے ہے آبس میں نے ایک ہی لا یا خود اور کیا لایا میں نے
آپ کو ہے نا مگر بہت سارے بھی
ہاں اب نہیں لاؤں گی یہ مجھے شوق ہوا پاکستانی آج نیا آیا ہے
ھممم
اور بہن کی شادی ہے اگر سات اؤں گی تو یہی ڈریس لگاؤں گی
ھممم
ہے نا
یہ اسی کے لیے رکھنا پھر تم
میں اسی اسی کے لیے رکھوں گی یہ
اچھی بات ہے
یا میں اس ٹائم وائٹ ڈریس لگاؤں گی
ہاں ڈریس ہی لگانا
ہاں اپنے ہسبینڈ کو لیکے باہر جاکے رکھنا
آپ کو اتنے آپشنس سے آپ کچھ بھی لگا سکتی ہو
پڑے
ہاں خطرہ ہے اور اور آپ بتاو بس ٹھیک ہوں آپکے کون ہے کوئی نہیں آپ فون چلا رہی ہو نہیں تو کر رہی ہوں نا آپ سے بات یہ اس کو آواز نکلی ابھی
میں نے بھی سوچا نا یہ کیا ہوا ہائے ہائے
یہ نیند جیسی چڑھتی ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے
کھانا کھانے کے بعد چڑھتی ہے آپ اصل میں بچوں کو پڑھاتی تھی نا آپ کو نہیں لگتا تھا اب آپ کو فری ٹائم ہے نا اب اس ٹائم لگتا ہے
ہاں اسی لیے اب زیادہ ہو رہا ہے
ہاں
اور
بس ٹھیک اب واپس کرو یا آپ کو سونا ہے
میں آپ کو ہاں آپ کرو
چلو ٹھیک ہے پیسے کمانا بھی ضروری ہے
اوکے
اوکے اللہ حافظ
اللہ حافظ